ہاں ٹھیک ہو
السلام علیکم
ہ آواز کم آ رہی ہے آپ کی وعلیکم السلام ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آ گیا وہ باتیں کرنے آپ کے پاس
ہاں وہ آ گیا میں نے بولا نا یہ نہیں سویا ہے ابھی پھر مجھے ابھی پاگل کرے گا
بس بات سنتے ہی یہ آ جاتا ہے
ہاں
ہ اور یہ مجھے سیدھے بولتے
ہاں سچ میں پیمنٹ آئیی
نہیں ابھی نہیں آئی
ہاں آئی مجھے یہ اکاؤنٹ نمبر مانگ رہا ہے
سچ میں
تری کا سا
اب تو ابھی آئی ہیں مجھے نہیں پا گا تا
کا کیا اکاؤنٹ دینا ہوتا ہے
کیا ہے نہ وہ میں ابھی پا بعد میں بولوں گی کیا ہوا آپ
ہاں
بعد میں بولوں گی
اچھا ٹھیک اور
ہاں آئی ہے آئی ہے مجھے بہت آئی ہے
کتنی
ابھی ایک میں میں نے نائن فور تھری دیکھا
نائن فور تھری
ہوں مجھے دو چار جگہ ہے ابھی کہاں دیکھا میں نے
اچھا اب یہ میری تین سو مانگے گی نا میں کیا کروں گی
میں دوں گی نا اس کو یہی سے اب میں نے کام کیا ماشاء اللہ سے بہت مت ڈرو
اچھا میرا بیٹا روٹی بناتا ہے
اچھا ہے آپ کو پتا ہے مجھے بسما کتنی اس بسما کو اک جپک بسما کی
ہوں
کتنا غصہ ہے مجھے سر میں اس کا دل کرتا ہے وہیں جاؤ اتنی بڑی لڑائی کرو
کیوں
دیکھو اس کو کوئی نہیں تھا فون اٹھانے کے لیے وہی سے اور نہ ہی میں کسی کی مجبور ہوں نو کر ہوں اللہ نے مجھے بہت کام دیا ہے اس نے مجھے وہی سے کال کی ہے پرسو دی آپ ایک کام کرو میں آپ کو نمبر دوں گی آپ مجھے اسی نمبر سے رسیو کرو فون لیکن فارم مت بھرنا میں نے بولا ٹھیک ہے اس ٹائم جب میں نے اس کو یہ او ٹی پی کیا نہیں ہوا تو میں نے اسی سیدھے بولا اس پہ نہیں ہوا او ٹی پی تو اس نے بولا ا اب میں نے دوسرے دن اس کو میسج کی اگر وہ وہاں پر بند ہے تو مجھے او ٹی پی دلادو میں آپ کے فون کالز ریسیو کروں گی بول رہی ہے او ٹی پی نہیں اس کے بغیر ہی بنا دو ذرا مجھے بہ میں نے بولا اس کے بغیر نہیں ہوگا میں نے ابھی رخسان کو بولا مجھے اتنا غصہ ہے آپ نے کیوں بولا اس کو یہ کام مجھے وہ وہ بھی جیسی ہے آپ کی بہن منہ پ بولا میں نے اس کو بولا میں نے بولا اسے وہ سمجھتی کیا ہے ایک نمبر سے اب میں نے اس کو فون کیا ہے سر نے بولا ٹاسک کمپلیٹ کرو سر نے نہیں بولا تھا میں نے خود ہی بول دیا سر بیچارے کہاں یہ سب بولتے ہیں میں نے لوگ سوچا مطلب اگر وہ کام دیتے ہیں ہمیں بھی تو پورا کرنا ہے نا رول فالو تو ضروری کرنے ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے اب صرف الیون ٹاسک پینڈنگ ہے میں نے کی ہے باغیوں کے ساتھ تو پھر مجھے کیوں نمبر کا بولا
آپ نے آپ ہی نے یہ کام ان کو ان کو دیا دیکھو انہوں نے کہاں سے پھیلا دیے کام
وہ اچھ ا اس نے مسیری بہن کو بولا نا وہ اتنی اچھی ہے وہ اتنی اچھی ہے
وہ کہ وہ اچھی ہے
بہت اچھی ہے وہ بہت اچھی یہ یہ
پھر سے ہوا اسٹارٹ
وہ گیا باند میری جان
میں نے ففٹین کیے وہ بند ہو گئے ففٹین کیے میں نے ہاں
ہاں وہ بند ہوا آپ کو کتنی پیمنٹ آئی
ابھی کہاں میں نے اس میں اکاؤنٹ نمبر دیا
ارے وہ ہے نا نوی کیا کو ایسے ہی کرو میں بولوں گی کیا ہے نوی کیا ایپ کھولو نوی ایپ کھولو اوپر ہے نا آئے
بولو
اوپر ہے نا آئکن سب سے اوپر اسکرین پہ موبائل چر کے اوپر اس پہ پریس کرو
پیمنٹ کے اوپر
ارے وہ ہے نا ریچارج ویچارج ارے نہیں کیا ہوا آپ کو
پھر کیا
وہ جو ہے نا اوپر ریچارج لکھا ہے ناوی ایپ
ہاں میں نے وہ دیکھا مجھے پا تا ہے اسی میں لکھا ہے نا
ہاں آپ کا نمبر اور یو پی آئی آئی ڈی آپ کا نامبر ایٹ دا ریٹ آف کچھ تو وہی کاپی کرو وہاں پہ ہے وہ دو ڈبے کاپی کرو میں نے بولا تھا یہ کاپی کر کے رکھو
سمجھ آیا
ہاں ہاں
دو اور پھر ہو جائے گا
ایک منٹ ہاں میں دیکھوں گی نا
ہوں
کیا دیکھو گی نا وہ تو ہو جائے گا وہ بس
ہاں ہو جائے گا نا میں نے یہی بولا نا ایک منٹ ویٹ کرو
ہاں
جی اور بس ٹھیک اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں اور سناؤ گھر پہ سبھی ٹھیک راجما دال
ہاں
راجما دال
راجما دال
ہاں ہاں ہاں
مجھے نہیں دکھا رہا ہے یہ کہیں بھی
کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں آتا ہے وہ جو آپ کو یہ دکھ رہا ہے آ یہ سکین بار دکھ رہا ہے آپ کو نہ وی ایپ پے آپکو اسکین
نہیں آ رہا ہے
آپ نے کیسے بول دیا ہے ارے پاگل دیکھو سنو پھر سے آرام سے وہ جو اوپر ٹائم ہوتا ہے نا فون کا وہاں پہ وہ چھوٹا سا انسان
ہاں ایپ کا
ہاں وہ اس پہ ٹرائی پہ چیک کرو چیک کرو
وہ دیکھا مجھے کیا ہے ایٹ دا ریٹ آف نیوی ایکسس وہ ہے لیکن یہاں پہ
چھوٹی ڈبی بی ہے نا اس کے ساتھ نےوی ایپ جی آپ کا نمبر ایٹ دا ریٹ آف این وائی ایس اس کے ساتھ چھوٹے ڈبی بی دو بن کے ہیں اس پہ ٹچ کر کرو اس پہ ٹچ
کیا وہ کورپیڈ ہو گیا
ہاں اب وہاں ہے نا وہ مانگ رہا ہے یو پی آئی ڈی محلہ پریس کرو وہ ہو جائے گا سمجھ آئی
ہو گیا ادر اکاؤنٹ یا آ اپنا اکاؤنٹ
اپنا نہ بولو جو لکھا ہے منسا وغیرہ کیا ہوا آپ کو یہ کیسے چلایا مجھے سامج ہی نیا یا مجھے
نہیں ہوتا ہے
کیا ہوا جلدی سے ہوتا ہے چلو فون چھوڑنے کے بعد ہو جائے گا خوشی کے پاس جانا اس کو آتا ہے اس نے کیا ہے نا
آپ کری پیمنٹ ڈی ڈیٹیل ہو گئی ہے ایز پر بینک اکاؤنٹ سے بھیماراش سیل پھر او پی آئی ڈی پھر نیچے آتا ہے اور و یہ ریڈ کلر کا لکھنے کا کچھ
نہیں آتا ہے کچھ بھی ریڈ کلر کا
آ یا
کیا آیا ہے لکھو
آپ کا سر کچھ نہیں آیا
آہادیکھو میں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں آیا سچ میں بارہ پچیس کتنی آئی ہے
شاید ہوم میں ہے
ہاں ہوا ہوگا
ہاں ہاں
کتنا آیا ہے
فورٹین سیونٹی نائن
فورٹین سیونٹی نائن مناؤ ایش
منائے
مجھے بہت آئی ہوگی
کیا
آپ کو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ نے مت کام کیا
آپ کر رہی ہو نا
آپ ہاں بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ کا
آج کیا پکایا آپ لوگوں نے
آپ سناؤ
ہاں آج کیا پکایا
الو
پاپا کو ہے آج بیگن
اچھا آج پھر سے بیگن
مجھے چکرائے گا وہ کتنے بینگن کھاتا ہے
آپ کو اسی پہ ہنسی آئی بینگن بولنے پے
اور مجھے وہ بات یاد آ گئی میں نے عزیزہ آپ جب یہاں تھے نا میں نے کے تو آپ نے بولا مجھے بینگن کی بولٹ اچھی لگتی ہے
ھمم
اس نے کسی کی جوتی لائی و
کھاؤ کھاؤ یہ اچھی ہے کھاؤ
وہ
جو میں نے کل سے کیے اس کے اب آئیں گے ہے نا
ہاں نہیں ڈائلگ سنو نا پتا نہیں وہ کس کے منہ سے نکلی تھی
ھمم
محمد رزان کو لگا کہ ماسی کو اچھا لگا
ہاں اور کیا
ہ ہ
ہ ج
ان کو کیا ہے یار وہ بھی نہ آپ کے پتی نے بولا مجھے سچ میں گرمی میں کسی کے ساتھ موڑ نہیں تھا بات کر کیا
خربوز لایا چلو خربوز کھائیں گے
کیا ہوا آپکو جیسے کچھ
ہاں تجھ سے کھائیں گے ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے ماما کاٹو ہمارے لیے خربوس
چلو بیٹھو اللہ کے حوالے
اللہ کے حوالے اللہ حافظ
اللہ